ہواں
اسلام علیکم سیرت کے نام سے
ہاں
مجھے ایک بات بتاؤ
ٹائم ارر تھا نا وہ وہاں پہ آ گئی سکس منٹس یہ میں بہن کو بول رہی ہ ہاں اچھا بولو کیا سیرت ہاں اس
اس اچھا ٹھیک اچھا مجہے ایک چیز
میں نے نام رکھا ہے اس سیرت جو بھی ہ
اب اگر مجھے کال یہاں سے کرنی ہوگی کسی کو تو وہ میں
کیسے کرو گی کیسے کرو گی آپ کے پاس تو ٹاسکس ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک
پاؤ گے آپ نہیں کر پاؤ گے ہاں آپ نہیں کر پاؤ گے
اس میں نہیں آتے ہیں پیسے وغیرہ اگر مجھے آئیں گے ٹاسکس
اس پہ آتے ہیں نا پیسے اور کیا اس میں بھی پیسے آتے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک پھر کیسے اگر مجھے ٹاسک آئیں گے پھر کیسے مجھے کال ہوگی کیسے میں جوائن
وہ میں تبھی سمجھاتی نا جاب بتی م
ابھی نہیں آئے مجھے ہاں
نہ ابھی وہ نہیں آئیں گے اب اچھا ٹھیک ہے ماما اس اسکو دے دو وہ بند ہی ہو گیا بند ہی ہو گیا انشااللہ انشا انشاء اللہ اور اس کو خون آ گیا ذرا یہ دو دو اپنا نے ادھر میری اس کو نہ شبو کو خون آ گیا اس کو کی فر نکلا ہے
ہائے ہائے ہائے ہائے
اور کیا اسکو کیا اس کو کیا فر نکلا ہے ٹانگ پ فون د اور کیا بچاری کو پ پتا نہیں کیسے اس کو یہ سا ہر سال نکلتے ہے اب لاسٹ ایئر سے ہوتا ہاں
او اس کو اس میں آتا ہے خون کا ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے
ہاں یہ بھی میں نے بھی سنا تھا اس میں بلڈ ٹیسٹ آتا ہے یہ مانے تب نہ
اس ضروری خون ٹیسٹ ایک آتا ہے اس میں دیکھ دیکھ ہے کہ کوئی انفیکشن وغیرہ کچھ پتا نہیں کچھ دیکھا جاتا ہے جس کوئی نکلتے ہیں نا کنٹینیو اس کو دیکھا جاتا ہے کچھ
اچھا ٹھیک
ہااسکو کر نا تھا قادری لاآب ہے نا کران اگھر یہ لال سم اس کے پاس جانا تھا ان کو بولنا تھا کہ ایسے ایسے وہ خود ہی کرتے
اس کا شہ پور پھٹ گیا ہاں یہ پھٹ گیا
چلو یہ ہوا ہے نا یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا ن نا وہ پورے سے آیا ہے اسی لیے پھٹ گئے یہ
ہاں ہاں یہ یہ ہاں اس کو اتنا درد ہے اس میں
ہ ہ اس کے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں نا منڈی میں ہی
نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ وہ ہے دکان پر
اچھا دک منڈی میں یہ ہے دکان اس کی
وہ اس کے ہسبینڈ کی نہیں وہ نا اس کی ا اس کے سسر کی ہے
اس کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں
وہ اپنی دکان پہ رہتے ہیں ان کا وہ نا وہ گروسری دوست شاپ ہے دیکھو
ہ
اس کو بر ہاں وہ دو بھائی گروسری شاپ چلاتے ہیں ہاں
کہاں پہ
بےمین میں ہے ہی گھر کے پاس
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
ہوں
اچھی انکم ہے نا مطلب اچھی آباد
ہاں الحمد للہ الحمد للہ بہت اچھے ہیں چلو فون یہ دیکھو نا یہ یا اس ماما کو تنگ کرتا ہے اسے خون آیا ہے نا اسے بہت بڑا خون آیا ہے نا دیکھو اس کو کیا ہوا ہے وہ پھر پتا ہے بٹوں کو لے کے لیتا ہے کوئی یہ یہاں پہ ایک لڑکی ہے نا وہی بلی آتی ہے انیں آپ سناؤ اور اپنی چائے پی اٹا پروز
تھی کچھ روٹی ہوتی اسپیشل میں گھر میں ہی کرتی مگر موڈ نہیں ہے آج مجھے ورنا ہوتی ہے وہ تملہ چوٹ مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ تملہ چوٹ
ہم نے بیاج بنائی بناؤ نا اس میں کیا ہے
ہ پتا ہے میں ڈرتی ہوں اب کچھ کھانے سے میں سوچنے میں موٹی نہیں ہونی چاہیے مجھے اتنا برا لگتا ہے مو تی ہونا پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بری لگوں گی اور میں موٹی ہو جاؤں گی
اس کو پتلے پسند ہے یا موٹیے
اس کو کچھ نہیں مطلب وہ بولتا ہے زیادہ فیٹ نہیں چڑھنا چاہیے وہ ہوتی ہے نا پرابلم خود کے لیے ہی
ہاں اور کیا
کل وہ کنسی میں بھی پرابلم ہوتی ہے کل
مجھے تو وہ تو ویسے بھی م سچ بولو تو سچ پوچھو تو مجھے تو ویسے بھی آپ کی وہ ٹینشن ہی ہے کیونکہ آپ نے متا علاج کیا وہ پی سی
صحیح میں واللہ ورنہ کیا قرآن کی قسم مجھے خود ہے اب کو پتہ ہے مجھے ٹائم پہ آتا ہے تھوڑا بہت پیریڈ ہوتا ہے ٹائم پہ آتا ہے مجھے مگر پی سی او ڈی ہے مجھے مگر اب اب میں اب میں سوچ رہی تھی ا تھی نہیں نہیں پتہ اب کیا میں پرسوں بھی ہسبینڈ کے ساتھ بات کی میں نے اس کو بولا کہ میں ایک یو ایس جی کرواتیو ایک الٹرا ساؤڈ کروا کے میں پھر گاینی کسی گاینی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں تھوڑا سا میں لیتی ہوں ان کے پاس یہ
کیا ریزا کو اس نے اس نے پکڑا ریزا کو
کس کو
اس نے ریزا کو نا اس ملٹری والے نے نا کیا لیا بوری میں یہ مجھے بولتا ہے نا پتا ہے جو بچے چائے نہیں پیتے ان کو بھوت آتا ہے دیکھو میں نے دکھا یا دیکھ کرچ دیکھو دیکھو میں نے اس کو دکھایا بھوت والا دکھایا
اچھا ٹھیک ہاں ور نہ کیا یے نئی شور کرتے یہ اچھا بیبی ہے اس کا نام کیا ہے
محمد اذحان دیکھو
محمد اذحان بہت اچھا مگر یہ تھوڑا تیز ہوگا اذحان نام ہے نا
ارے یہ بہت تیز ہے تھوڑا تیز نہیں یہ بہت تیز ہے یہ تو ہم ہم تو سوچ سوچ کے ہی پریشان ہوتے یہ اتنی تیز تیز ہوا کیسے
ہوں
اتنا تیز ہے
اچھا
ہوں
اب بیٹی ہونی چاہیے اس کے بعشبی کو دونوں ہوں
مانگتی ہیں خدا سے بیٹی وہ تو اس کے ٹائم پہ بھی بولتی تھی ہم اس کے ٹائم پہ بھی بولتے تھے ہمیں بیٹی ہی چاہیے اب اللہ نے اس پھول کو ہمارے لیے رکھا تھا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں
ہاں صحیح میں
ہاں
اب اس کو بہن بھی آئے گی انشاء اللہ جلدی ہی
انشاءاللہ انشاءاللہ
اس کی بوا کی شادی کے بعد جلدی اس کی ماما ہو جائے گی پریگننٹ تو بہن بھی ائینگی انشاء اللہ اور آپ کی بھی آپ کی بھابھی کو بھی دے گا انشاء اللہ جلدی
انشاء اللہ انشاء اللہ
ہوں
ہمم آپ کے ساتھ کون ہے
آئی وی ایف کا مت سوچ اگر آئی وی ایف وغیرہ وہ اس کے لیے
کے بارے میں نہیں سوچا بھابھی نے اب دیگا اللہ انشاءاللہ دیگا اللہ انشاءاللہ
کیا کسی ٹائم کنسیو
نہیں ہاں ایک بار تو کیا
اچھا کیا تھا ایک بار
ہاں
کیا ہوا مس کیریج ہو گیا وہ
اس کو وہ ٹیوب میں گیا نا وہ ہوا تھا نا ٹیوب ہے اس کو وہ یہ مطلب کیا وہ ایک ٹاپک ہوگئی
اچھا پھر ٹیوب ویوب مے
ہاں اور کیا وہ بھی ایک ہی چو پہ ہے بچاری
خات ہیں ب
اس کو اتنا درد ہے پھر تو حمنے
ہائے ہائے ہائے
جاؤ جاؤ یے لو ہاں اور کیا یہ اس
ک کام ہے گ اس کو سوچنا تھا ا اس بارے میں وہ اچھا ہوتا ہے آئی ڈ ای ہاں اگر کرتی اچھے سے اچھے سے کسی آی بی ایف سینٹر میں ویلی فرٹیلٹی سینٹر گھر ہے نہ نہ گاؤں میں
ارے نہیں وہ بایا نہیں مانتے ہیں اس کو وہ خود بھی نہیں مانتی ہے
کیوں بھیا ہے اہلے دس مجھے پتہ ہے وہ میرے جیجو کی طرح
نہیں ہے جاؤ جواب دیا مہینے وہ کہتا ہے اللہ انشاء اللہ دے گا کیوں نہیں دے گا
ہاں وہ تو دے گا اب اللہ تعالی نے ذریعے رکھے ہوتے ہیں نا آپ کو وہ بھی آزمانا تھا اگر تھوڑا خرچ چلاگ بھی جاتا مگر اللہ تعالی نوازتا نا پھر اولاد کی خوشی سے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں پھر لگتا ہے وہ
دیکھو یہا
اور اب لوگوں کو تھا ہی نہیں خرچہ ورچہ مطب اللہ تعالی نے اللہ لہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو آپ کو کون سا یہ فرق پڑھتا آپ کو کرنا تھا اس میں وہ بہت اچھا ہے
ہاں وہ کہہ رہے میں نے بولا تھا ان کو لیکن انہوں نے کہا ہم الله کی رضا کے لیے پہلے ویٹ کریں گے ہم پھر دیکھیں گے کچھ ان شاء اللہ
ہے نا فرٹیلٹی کم دن ب دن ہوتی ہے نا پھر فرٹیلٹی کم پھر ے ے امیچور ایگس بنتے نا پھر یہ ایگ کوالٹی بھی فرق پڑتا تا ہے وہ یہ سے بہت فرق پٹتا ہے
ہاں اور کیا
میں نے جب جی شادی ٹلتھ نا میں نے م میں گئی تھی وہی پ ویلی فٹلٹی سنٹر توم ان دنو کر نگر میں تھا میں نے ڈاکٹر انجو میم کے ساتھ بات کی وہ باہر کی تھی اس نے بولا آپ کے ہسبینڈ کا جو ہےس پم لؤٹ کاؤنٹ لائٹ وہ زیرو ہے اس میں کچھ نہیں بنے گا آپ کو اس نے بولا سی دے مجھے وہی تھی نا پرلم پ جب میں نے وہ آنسر سنا نا پھر میرا کام بری ٹوٹ گیا اسی وجہ سے نہیں بولا اگر ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ بھی ہوتا نا ہم دوائی س روکا سکتے تھے وہ زیرو دکھا رہا تھا زیرو بالکل بھی نہیں
اچھا
اس کو تھی نا پرابلم اسی لیے
ہاں ہاں یہ بات تو ہے
اور اس کو وہ سرجری وغیرہ آئی تھی نا تو اس وجہ سے وہ مثلا تھا اس کو کو ٹیسٹ ہی جو تھے
توک میں
وہ اوپر تھے اس کو اسٹامک میں بہت ٹائم سے
اللہ اس کو بھی ٹھیک کرے
ہاں ورنہ کہ میں دعا کرتی ہوں اب اس کے لیے بھی بہتر ہی وہ ہوں اس کے گھر والے ہیں بہت ذلیل وہ تو الگ بات ہے مگر اب اللہ تعالی اس کے لیے بھی بہترین ہی کرنا چاہیے ہ
کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے چلو اللہ حافظ